السلام علیکم بھائیجان
وعلیکم السلام بھائی جان وعلیکم
اور سب بھوجن بھوجن ہو گیا اب
بالکل بھیا ہو
ہاں تو آج آج ہم بات کریں گے انسانی وہ جذائقہ جذائقہ پر گفتگو کریں گے آج ہم
بالکل بھائی جان فرمائیے کچھ بڑیا س
ا تو ا میں تو ہم ایک ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں بھائی جان جو صرف ہماری بھوک نہیں مٹاتا بلکہ ہمارے جذبات ہماری تاریخ اور ہماری تہذیب تہذیب کو بھی بیاں کرتا کرتا ہے یعنی بھوجن اور انسانی سفر
اچھا بھائی جان صحیح فرما بھائی جان اکثر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانا صرف پیٹ بھرھنے کے لیے ایک ذریعہ جیسے جوک جیوک ضرورت ہے لیکن جب ہم گہرائی سے دیکھتے ہیں تو چپی ہوئی ہوتی ہے بھائی جان
نہ بھائی جان بالکل آپ نے درست فرمایا بھائی جان آگ کی کھوج ڈسکوری آف فائر سے لے کر آج کی موسکیولر گسٹمی تک انسان نے کھانے کو صرف پکایا نہیں ہے بلکہ اسے ایک مکمل آرٹ یعنی فن بنا دیا ہے بھائی جان
صحیحی فرمایا بھائی جان ایک دم دوست تو اگر ہم اتہس کے پنوں کو پلٹ کے ان کو انسان کے بسی بستیاں ہمیشہ وہی وہی بسی جہاں پر پانی اور کھیت کے لیے زمین ج یعنی کہ ہماری پوری سمباونا کی بنیادی بنیاد ہے ہی بوجن پر ٹکی ہوئی ہے
بالکل جی ہاں بھائی جب انسان ہنٹر گیدر کے دور سے نکل کر ایگررییکلچر یعنی کھیتی کے طرف بڑا تو سماج کا جنم جنم ہوا اناج کو اگانے اور محفوظ رکھنے رکھنے کی چاہت چاہت نے ہی انسان کو گھر بنانا اور ایک جگہ پر ٹیک کر رہنا سکھایا ہے بھائی جان
صحی پرمایا بھائی جان یعنی کہ جو آج کلچر یا سنسکرتی کہتے ہیں تو اسی کی شروعات ہی رسوئی سے ہوئی ہوئی ہے
بالکل بھائی جان آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور دلچسپ بات تو یہ ہے بھائی جان کی مسالوں کی تلاش میں ہی تو انسان سمندر پار پار گئے تھے نئے دیشوں کی کھوج کی یہاں تک کہ بھارت کی طرف آنے والے کئی ودیشی راستے صرف مسالوں کے کاروبار کے لیے تلازے گئے بھائی جان
صحیح فرمائے بھائی جام صح بالکل گلوور پلیٹ کھان پان کا سفر ایک ف فین ہے بھائی جان
ارے بھائی جان بالکل یہی بات تو آپ کے بالکل صحیح رہی ہے یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے آج ہم جو لوگ کھانا کھاتے ہیں اس میں سے بہت سی چیزیں اصل میں ہماری ہی ہماری ہے ہی نہیں ادر کے طور جسے ہم بڑے چاؤ سے کھاتے ہیں جسے آلو کا پراٹھا یا سموسا کہتے ہیں وہ بھارت کے مول نواسی نہیں ہے بھائی جان
صحی برمائے بالکل بھائی جان بالکل ایک دم بالکل آلو کا آلو ٹماٹر اور ہری مرچ ان کے بنا آج ہماری رسوئی ادھوری ہے یہ سب پ گلی ہماری دیش کے میں لے کر آئے تھے
بالکل بھائی بالکل بھائی جان
سموس جسے ہم ایک نکن پر کھاتے ہیں اور مدھیم ایشیا کے شمبو سن گزار کے بدل بدلا ہوا روپ ہے
ہاں مطلب اب یہی کہنا چاہتے ہیں نا بھائی جان کی آلو اور ٹماٹر کے بنا ہماری رسوئی ادھوری ہے اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ سب چیزیں پورتگالی ہمارے دیس میں لے کر آئے تھے اور سموسے جسے ہم آپ کو پت ہی ہے ہم ابھی تو گئے تھے نکڑ پر کھاتے ہی ہیں ہم سب سب لوگ کھاتے ہیں وہ مدھی ایشی کا ہاں سمبو سے بدلا ہوا روپ ہے یہ بات آپ نے بالکل صحیح واہ بھائی جان اس کا مطلب ہے کہ ہماری تھالی بھی اتنی ہی گلوبل ہے جتنے ہم خود کو مانتے ہیں کھانا کبھی سردوں کو نہیں مانتا وہ ہر سنسکرتی کو گلے لگا لیتا ہے
صحی فرمائے بھائی جان ایک دم درست بوجن یاد ہے جب جب جاتا اور
کان پان ایک ایسا پہلو ہے جو بہت کی نازوں پر خوبصورت ہے جو وہ ہے اس کا مارے ججات سے جڑا ہونا ہے
بالکل بھائی جان آپ نے بالکل کہا صحی کہا کہ جذبات سے جڑا ہوتا ہے سب چیز بے شک بھائی کھانا صرف کولوریز کا نام نہیں ہے کیلوریز سوری بھائی جان کھانا صرف کیلوریز کا نام نہیں ہے جب کوئی مسافر سالوں بعد گھر لوٹتا ہے تو اپنی ماں کے ہاتھ کی بنی دال کھچڑی یا روٹی کھاتا ہے تو جو سکون اسے ملتا ہے وہ دنیا کی کسی بھی مہنگی فائیو اسٹار ہوٹل میں ہوٹل کے سیف کے کھانے میں نہیں نہیں ملتا بھائی جانوں سے
بالکل بھائی ج بالکل ایک دم سی پر م ہے نہیں مار کا پیار ہو س ہے کانے کو سیکریٹ انٹری اسٹیٹ ہے جسے کسی ر ریسیپی میں نہیں لکھا جا سکتا کھانا اپن بھی کبھی کری لگتا ہے تو آ کی رونق بڑھاتا ہے اور مہمانوں نوجی کی روح ہے آج کی چنوتی فاسٹ فوڈ بنا کرت صحت
بالکل بھائی جان ہم نے بالکل صحی کہا لیکن سال وہ لیکن ابشیک بھائی آج کی اس بھاگدڑ بڑی دور میں ہماری تھالی کا سوروپ بدل رہا ہے الٹرا پروسیسڈ اور فٹ فوڈ فاسٹ فڈس نے ہمارے پارمپرک تازہ اور پوشت بوجن کی جگہ لے لی ہے
صحیح پروانا ہے جان یہ بکائی ایک سجیدہ گمبھیر مزلہ ہے فران
ہ
آج ہم سواد کے پیچھے باگ رہے ہیں اور صحت کو خ سے جوڑ رہے ہیں ہمارا تو بزرگ جو موٹا ن جیسے راگی باجرا اور جوار خھ تھے آج انسان بھی مان مان رہی ہے
ہ
آج سائنس بھی مان رہی ہے کہ وہی اج بھی سرخ پڑے ہمیں اپنی جڑوں کی طرح واپس لوٹنا چاہیے اور لوٹنا ہوا
ہاں یعنی حکمت اسی میں ہے کہ ہم آدنک دور کو سہولت تو اپنائ لیکن اپنی پارمپرک تھالی کو پوسر کو نہ بھولیں
بالکل بھائییا آج کی اس لذیذ گپتگوں کا نچوڑ یہ ہے کہ بوجن قدرت کا دریا ہوا ہے وہ انمول ہے توحفہ ہے جو ہمیں آپس میں جوڑتا ہے چاہے وہ لنگ لنگر کی پتنگ ہو یا ایند کا سیوائیا س سوئیا ہو یا دیپاولی کی مٹھائی ہو کھانا بانٹنے سے محبت بڑتی ہے
جی بھائی جان آپ نے یہ بات تو بالکل صحیح کہ کہ انمول تحفہ ہوتا ہے کھانا چاہے وہ وہ لنگر کی پتنگ پنگت ہو اور عید کی ہاں ہاں عید کی سیویا ہاں سیویا صحیح کہا بھائی جان اور سب سے اہم بات آج کی دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جنیں تو دو وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی اس لیے کھانے کی عزت کریں اور اسے برباد نہ کریں بھائی جان
بالکل بھائی جان بالکلندرست فرمائے چلتے چلتے بوجن بھی روحانی اور سنسکرتی اہمیت کو بیا کرتے ہوئے دو لائن کہینا چاہوں گا
بالکل بھائی جان ایرے ساتھ
محض جواب رہتے سب اپنی جگہ فران ایک نوی گھونٹ سے پورا انسان ایک ہے
بالکل بھائی جان بہت خوبران وہ بہت خوب ابھیشیک بھائی اور اس محفل کا اختتام اس خوبصورت شیر سے کرتے ہیں کہ مسالوں کی مہک میں بس گئی ہے دستاں اپنی مسالوں کی مہک میں بس گ یہ داستتا اپنی محبت کی ہی خوشبو سے مہکتی ہے جواں اپنی
بالکل بھائی بالکل بہت بہت شکریہ بھائی اس پوروتر پر چائے کیندرا گپتگ کے لیے اور ہمارے تمام سننے والوں کو بھی یہ تے دل سے شکریہ
بالکل بھائی جان تو آج کے لیے اتنا ہی اور
اپنی اپنی اپنی ہر تاری کا لطف اٹھائیے ہر خوشی کے خوشی رہے
ہاں تو اللہ حافظ خدائ پس
اللہ حفظ